السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سب خیریت سے ہے
ہاں یہاں پہ سب کہری آپ کے یہاں سب خیریت ہے امی باجی
الحمد للہ الحمد للہ سب خیریت سے ہے
اچھا اور فرمائیے
جی اور آج آپ کے جو مزاج ہیں وہ کیسے ہیں
ہمار یہاں کمی تو بہت گرم ہے
اچھا اچھا ہاں بالکل صحیح بات ہے میں ابھی
آپ کے یہاں کا کیسا ہے
جی ہمارے یہاں کا جو مزاج ہے ابھی تو دھوپ میں تھوڑی تیزی ہے دھوپ نکل رہی ہے
اچھا اچھا ہاں دھوپ میں بہت تیزی ہے تھوڑی نہیں اب جیسے جیسے دن بڑھ ہوتا جائے گا اسے ایسے دن
ہاں اور زیادہ ہاں بالکل آپ نے جیسے جیسے دن بڑھتا جائے گا ویسے ویسے کے دھوپ میں تیزی ہوگی بی سک دیکھو آج آج کے بارے میں جو ہم بات کریں آج جو ابھی پرزینٹ ٹائم میں جو چل رہا ہے مہنگائی دیکھو مہنگائی اتنی ہو گئی کہ انسان جو ہے مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہے
بہت پریشانی کام کرنے کا کام کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے اور دن پر دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اگر مہنگائی ہو رہی ہے اسی حساب سے کام بھی تو ہونا چاہیے سب چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے
چوسے سب سے ب سک بے سک بہت مہنگا
ب بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکتے ہیں اتنی مہنگی کھانے پینے کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی اتنی کوسٹلی ہیں کہ بس پوچھو نہیں
ہاں بالکل کھانے پینے کی چیزیں سے لے کر بچوں کی لکھائی پڑھائی تک ک کی جو چیزیں ہیں کافی ک کتابیں وغیرہ جو ہے اتنی مہنگی ہو چکی یہ کہ کیا کرے انسان بچوں کو پڑھائے یا اپنا خود کا پیٹ پالے اپنے بچوں کا پیٹ پالے
ہاں اور پہلے تو نہ مہنگائی تھی نہ پڑھائی میں اتنا خرچہ ہوتا تھا نہ کچھ وہ تھا جیسے بچے گ اب آج کل کے بچوں کو شوق بھی اتنا ہو گیا ہے کہ ہمیں گھومنے جانا ہے ہمیں ایسے کپڑے پہننے ہیں ہمیں ویسے کپڑے پہننے ہیں پہلے تو سادہ پہنتے تھے
ہاں ہاں بالکل صحیح پہلے جو ہے پہلے جو ہے بچے جو ہے جو نیکر ہوتے ہوتی ہے اور سلٹ ہوتی ہے سادہ سمپل سلٹ اور ن کرنے مطلب کیسے بھی کر کے انہیں سے نکال لیتے تھے ٹائم پاس کر لیتے تھے ان سے لیکن آج کل کے جو بچے ہیں تو انوں کو جینس چاہیے جس سے اور لڑک جو ہے وہ ٹاپر وغیرہ مانگ تی ہے
ہاں پہلے تو شادیوں میں بھی شادیوں میں بھی ایسی کپڑے پہن کے چلے جاتے تھے اور اب تو جیسے پہلے شادی میں پہن کے آتے تھے ایسے تو بچ جب گھر میں بھی نہیں پہنتے
گھر پہ بھی نہیں پہنتے اور انہیں جو ہے اگر مہینے کا اندر مانو کہ دو مہینے میں اگر کنٹینیو دو شادی ہے ریلیشن سے سبندت اگر دو شادی تو دونوں شادی میں الگ الگ کپڑے چاہیے انوں کو بالکل بالکل کہ نہیں وہ کپڑے تو پرانے ہو گئے وہ انہوں نے وہ کپڑوں کو تو رشتے داروں نے سب نے دیکھ لیا پہنتے ہوئے اب دوسرے دوسرے کپڑے دکھائیں گے ہم نئے والے لیکن بچے کیا کرے بچے سمجھدار تھوڑ بچے تو بچے ہوتے ہیں وہ کیا سمجھے کہ کتنا پیسہ کسی محنت سے کما رہے ہیں اپنے پاپا جو ہے جب اپنی فیملی کے جا ہمارے پاپا پپا امی ہے جو کتنی محنت سے ہم کو پال رہے ہیں کتنی محنت سے کما رہے ہیں لیکن کیا کرے ابھی ماں باپ کا جو ہے دل بھی نہیں چاہتا بچوں کی دیکھو اچھا بھی پوری کرتے ہیں ماں باپ کہ ہمارے بچ ناراض نہیں ہو ہم سے گصہ نہیں ہوچشا بھی پوری کرتے ہیں جی جیسے بھی اگر ان کی بن ہے چاہے وہ خود کپڑے کیسے بھی پہن لیں گے لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ اچھا
ہاں ہاں صحیح کہا آپ نے ہیں بچوں کو خوش رکھو بس ہمارے ماںاپ نے جیسے ہم کو خوش رکھا ہے ویسے ہم بھی اپنے بچوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں
بے شک بے شک آج کا جو جہان ہے تو اس جہان میں دیکھیے تب کوئی ماں باپ ایسا نہیں چاہتا کہ میرا بچہ جو ہے دکھی رہے سب چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے خوش رہے ہم اس کی جو بھی اچشا ہو جو بھی مراد تو اس کی وہ پوری کریں
ہوں ہاں
دیکھیے ابھی جو ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ کیا بولے کہ سبزی وغیرہ سبزی کی بات کی جائے ابھی تو سبزی جو ہے اتنی مہنگی ہو رہی ہے ٹماٹر جو ہے لوکی وغیرہ جو ہے کریلا وغیرہ یہ اتنی مہنگائی ہو سک گی اتنی مہنگائی ہو گئی کہ جو ہے پریشان ہو گیا کہ کیا بنایا کہ کیا کھاائے کیسے کیا کرے کام جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس حساب سے کیا مزدور کو اس کی مزدوری نہیں ملتی
ہوں ہوں صحی فرمایا آپ نے کام تو ہے نہیں ہے مہنگائی دن پہ دن بڑتی جا رہی ہے اب کہاں سے کرے تبھی تو تبھی تو نہ وہ چل گیا اتنا گندا ماحول ہو گیا چوری ڈکیتی مار پیٹ کس لیے ہو گئی ہے اسی لیے ہوگئی گئی ہے کام دھندا ہے نہیں ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور فیکٹریاں اتنی ہو گئی ہیں کہ بہت زیادہ اور فیکٹریاں بھی ویسے یہ کمپیوٹر سے زیادہ کام ہوتا ہے پہلے دس بندے لگتے تھے ایک کام کو کرنے کے لیے اب کمپیوٹر اکیلا کر لیتا ہے وہی کام کمپیوٹر نے کمپوٹر نے مشینوں نے انہوں نے سب کام چھین لیا ہے پہلے سب کام خود کرتے تھے
س بے شک پہلے اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اپنے ہاتھوں لکھاوٹ لکھت لکھتے تھے رجسٹر وغیرہ میں اینٹری وغیرہ کرنا آج کل جو ہے کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے کہ دس جنوں کا اکیلا کام نکال دیتا ہے اکیلا
بس بس تو دس جنوں کی تو نوکری گئی
ہاں کیا کریں گے بالکل صحیح فرمایا آپ نے حضور کیسے بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا یہ آج کل جو ہے دیکھو پرائیویٹ کمپنیاں وغیرہ ان میں جاب کرنا بھی اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جو ہے پرائیویٹ کمپنی کے اندر بھی سیلری بالکل نہیں بڑھاتے اگر جو سیلری ہے تو ایک سال تک تو آپ کام کرو ایک سال کے بعد میں جو آپ ایک ہزار یا دو ہزار روپئے بڑانے کی وہ سوچ ہ گے اگر ایک سال اگر آپ کو کو کام کرنا تو پڑے گا ایک سال کنٹینیو اس کے بعد میں
ہاں اور چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو وہ نوک پشا نکال دیں گے
بیے تک بیے تک اگر چھوٹی سی آپ غلطی کرتے ہو یا ایبسینٹ رہتے ہو کام پہ ریگولر نہیں آتے ہو تو وہ ہو گیا نکال دیتے کہاں
بس اب کسی کی کوئی مجبوری ہوگی ت ابھی تو کوئی چھٹی کرے گا چ
بے شک بالکل بالکل دیکھیے کوئی کوئی نہیں چاہتا بنا کام میں مطلب چھ ٹکٹ نہ کوئی ایمرجنسی کام آتا ہے تو ہی انسان کو چھٹی کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ گھر میں جو بیمار وغیرہ ہو کوئی شادی وغیرہ اس لیے چھٹی لیتے ہیں کوئی ایک دو دن کی دو دن کی چھٹی لے لیتے ہیں اب وہ مانو کہ دو دن اگر مانو سپوز کرو کہ دو دن اگر اس نے چھٹی لے لی اور اس کی تیسرے دن بھی چھٹی ہو گئی تو کمپنی سے نوٹس جاری ہو جاتا ہوتا ہے کہ اگر آپ چوتھے دن بھی نہیں آئے تیسرے دن مانو کی ریلیشن جو جو رشتے دار وغیرہ انہوں نے روک لیا انہیں کہ نہیں آپ تین دن نہیں مطلب چوتھے دن آپ صبح والی سے نکل جانا مانو اگر وہ کمپنی جوائننگ نہیں کی اس نے ڈیوٹی جوائنگ نہیں کی تو تو نکال لیتے ہیں وہاں سے کہ نہیں اب آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اب کیا کبھی کبھی ہو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا اب ہمیشہ ہی نہیں ہوتا کبھی کبھی مانو کی رشتے رشتے دار جو ہے ہمارے اتنے وہ وہ ہو جاتے ہیں مطلب کہ ہم کو رشتے دار کی بات ماننے پہ مجبور ہونا پڑ جاتا ہے
بس کچھ مجبوری ہو جاتی ہے
بالکل بالکل صحی بات ہے مانو کہ ان کی مضبوط وہ ان ہماری بھی مجبوری ہو جاتی ہے اور وہ بھی روکنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں
ہوں ہ
ماننا پڑتا ہے جیسے کہ اگر مانو کہ اگر ہم نہیں رک رکیں گے تو رشتے دار اگر ہمارے پاس آئیں گےب کل کو کوئی پروگرام وغیرہ رکھیں گے ہم تو وہ کہاں سے رکیں گے ہمارے پاس میں اگر ہم ہی نہیں رکیں گے تو وہ کہاں سے رکیں گے
ہوں سی فرم
جی دیکھیے ابھی جو مہنگائی ہے مہنگائی نے تو انسان کو اتنا مار رکھا ہے بہت ہی زیادہ بہت زیادہ انسان بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے کہ کام کرے یا ب بچوں کو پڑھائے یا پھر خود اپنا پیٹ پالے کیا کیا کرے کام کرنے سے آیاد پیٹ ہی پال سکتا ہے اپنا خرچہ ہی چلا سکتا ہے یا بچوں کو کیا بچوں کو مین چیز تو ہے کھانا انسان کھائے گا نہیں تو تو کیسے چلے گا بالکل بالکل کھڑتے تو ماشاء اللہ اس طریقے سے جو ٹرین کی اسپیڈ ہوتی ہے نا اس حساب سے بڑ رہے ہیں لیکن اس چیز کو کیا کرے سرکار سرکار کو جو ابھی جو ابھی جو سرکار ہے اس سرکار کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ جس حساب سے جو مہنگائی ہے تو مہنگائی کے حساب سے مزدور کی مزدوری میں تھوڑی بڑھوتری وغیرہ کرنا چاہیے جہاں مزدور کو چھ سو روپئے سات سو روپئے ملتے ہیں تو اس کو ایک ہزار اگر مزدوری اس کی دہاڑی جو ہے ایک ہزار روپئے کر دی جائے تو اس کو زیادہ دقت پریشانی نہیں ہوگی اپنا گھر کا خرچہ خرچہ وغیرہ چلانے میں اور اپنے بچوں کو
مج صرف مج دروں کی نہیں سب کی آمدنی بڑانی چاہیے سب اوکی
س بالکل سب
سب اک اگر تم اگر تم مزدوروں ہاں ہاں اگر تم مزدوروں کی بڑھاؤ گے تو مزدور جو جس کو وہ جس کے یہاں وہ کام کر رہا ہے اس کی بھی بڑھانی چاہیے تبھی تو وہ مزدور
بیچ تک بیچ تک نہیں صحیح بات بات لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اگر جو ہے جو بزنس مین رہتے ہیں بڑے بڑے تو چلو ان کو تو بہت پروفٹ ملتا ہے آگے سے جیسے کہ ان کا ادر کنٹری میں جو ہے مال وغیرہ جاتا ہے لیکن کیا ہے کوئی کوئی بزنس ایسے ہوتے ہیں ان کو پروفٹ ماشاء اللہ اگر بڑھیا ہوتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں غریبوں کی جو ہے ا جو مزدور رہتے ہیں ہیلپر وغیرہ تو انوں کی وہ بڑھوتری نہیں کرتے پیمنٹ میں وہ ان ان ان میں جلاتے ہیں بس بات اب وہ ان کے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا مل جاتا ہے تو اگر وہ اپنی سیلری بڑھانے کی بات یا چرچا کرتا ہے تو انہوں کو ہٹا دیتے ہیں بولتے ہیں توور صاف تو لے گا ہمارے پاس تو چ روپئے لینے والے تیار ہیں دس بندے تیار ہیں تمہاری ہوتا آپ نکلو ہماریے ب ہماری ضرورت نہیں ہے ہم کو ضرورت نہیں ہے تمہاری ایسے ہوتا
چلو ٹھیک ہے کچھ کام آ گیا ہے میرے کو رکھ یہ ھیک
اوکے اوکے اوکے انشاء اللہ السلام علم رحمۃہ
السلام علیکم اللام علیکم